ال وعلیکم
جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمد للہ خہدیا تھا آپ بتائیے
اور سنائیے کیا کر رہے ہے
بس صبح سے گھروں کا کام
طبیعت وغیرہ کتی ہےج
طبیعت الحمد للہ آج تو بہتر ہے پہلے سے
او اچھا اچھا پہلے سے بہتر ہے الحمد للہ یہی ہونا چاہیے
جی خاصی ہاں ناساز تھی دو تین دن بقت آج الحمد للہ آرام
جی
کیا کرر لے تھ
ہوں ہوں
تو میں دیکھو آج بتا رہا تھا آپ کو آج اپن جو مطلب خوبصورتی رہتی ہے اس کے اوپر موضوع پر بات کریں گ
جی
جی جی آپ کر سکتے ہو کمفرٹیبل ہو
جی ہیلو
ہاں تو میں یہی پوچھ رہا تھا کہ انسان مطلب خوبصورتی کیوں بڑھاتا ہے کس وجہ سے بڑھاتا ہے
ہ ہ ہ
ہاں دو دوسروں کو دکھانے کے لیے اب اسلام میں یہ چیز آئی ہے دیکھو ر کو ہاں فرمئی کیا کہے
کچھ نہیں آپ مطلب اب چھوٹی سی عمر میں بہت تقاضا ہے آپ کو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسلائن میں لگا رکھا ہے ورنہ ہماری اوقات کہاں اس لائن لگنی ہے
ن عالم عالم کیا ہے
نہیں نہیں نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہو نہ کوئی میں مفتی ہوں نہ میں عالم ہوں ا ف حضرت محمد مصطفی ص عل و
بٹ اللہ نے لگا رکھا ہے اسلائم سے تو الحمد للہ باقی اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی پرفیکٹ
کریے کہ ہم لوگ ہمارے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اتنی اتر جائے کہ ہم بھی اس مطلب تھوڑے قابل ہو جائے
دیکھو انسان کو اگر وہ مسلم ہے مومن ہیں
جی
مان جے
ہاں
تو اس کو اتنے و تو ہونی چاہیے کم سے کم میرے اندازے سے کہ وہ دو لوگوں میں کھڑا ہو کر بات کی سک کہ اس قابل تو ہو سکے
ہوں
ہر مرد ہو رہو رہا اس کو بس بس عورت کو پردے کا احترام کرتے ہوئے کرنا ہے باقی مرد کر سکتا ہے
جی پردے کا بہت زیادہ
جی جی جی تو آپ نے بتایا کہ مطلب عورت جو دیکھو عورت ہی کرتی ہے خوبصورتی کو بڑھاویا مطلب عورت ہی دیتی ہے مردہ اب آپ نے دیکھا ہوگا جیسا ہے وہ سال میں تل جائے گا
ہاں
دیکھیے آپ نے کاشو دیکھا ہوگا میں جو عورتیں رہتی ہیں وہی آپ کو ملیں گی خوبصورتی پڑ
ہوں ہوں ہ کافریر ہوتی ہیں
پ منے کا مقصد یہی دیکھو کہ وہ جو خوبصورتی بڑھاتی ہے وہ اس کو دکھانے کے لیے اگر وہ گھر میں کرتی تو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے یا اپنی فیملی کو دکھانے کے لیے بٹ وہ یہ نہیں کرتی گھر میں باہر کرتی ہے تو وہ کس کو گغیر مردوں کو دکھانے کے لیے اور گغیر عورتوں کو دکھانے کے لیے
ہاں ہاں آپ آپ نے صحیح فرمایا بالکل
جی تو اسلام میں اس چیز کا حرام دیا گیا ہے کررار کہ اپنے شوہر کے کے علاوہ ایک عورت اپنے ہاتھ کہاں سے جو مطلب اپنے گٹھے رہتے ہیں وہاں سے اور اپنے منے پیٹ ٹکھنوں سے بس یہی حصہ اسلام میں آ کے دکھا سکتی ہے اور باقی کوئی بھی حصہ وہ گر مرتا کوئی اور گر گیر مرد کو نہیں دکھا سکتی عورت کا مجھے پتا نہیں
جی جی جی
تو پھر مطلب یہ میک اپ کرنا اٹریکشن بڑھانا یہ ایک گنااہ ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا آپ نے بہت صحیح فرمایا
میک اپ کو حرام کرار دیا گیا ہے اسلام میں باقی میک اپ غلط چیز نہیں ہے میک اپ کے پروڈکٹس غلط چیز نہیں ہے بٹ جہاں یوز ہو رہے ہیں وہ غلط ہے
جی آپ کو بہت مطلب صحیح نالج ہے آپ کو صحیح جانکاری ہے صحیح علم ہے آپ کو آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا جب کوئی انسان دین کی طرف رخ کرتا ہے بڑھتا ہے اپنے تعلیم کو بڑھاتا ہے وہ چیز بہت اچھی
ج ج دیکھو میرے جو اندر علم میں چاہتا ہوں کہ مطلب جسری بھی میں بات کرتا ہوں جو چاہتا ہے انٹرسٹیڈ ہو تو میں اس کو سکھانا چاہتا ہوں کیونکہ علم میں یہی آیا کہ سیکھو اور سکھاؤ
اچھا اچھا اچھا جی
ہو گے آپ اتنے جمو کے اس بات پر پرفیکٹ ہو گے الحمد للہ میں کہنا تو نہیں چاہوں گا مطلب دو سال پہلے
جی
میری یہ کنڈیشن بھی مطلب میرا کوئی دل سے واسطہ نہیں تھا
اچھا اچھا اچھا
فملی سے بلونگ کرتا ہوں بٹ نہ میں نماز پڑھتا تھا
ہوں
جملے ہی پڑتا تھا بس ج ھر الحمد للہ جی جی
جن سے وہ انسان نماز کی طرف دوڑ جائے گا یا دین کی طرف دوڑ جائے گا
اللہان کدائت ایسی ایسی بات نہیں گناہ بھی ہوئے ہیں بٹ اللہ ہداج ا باپ کرریں
ہاں
باقی اللہ نے جو جماعت سے جوڑا مطلب جماعتیں بھی نہیں لگ رہی میرا اتنا وہ نہیں کہ میں نے چلا لگا رکھا ہے چار مہینے لگا رکھے ہے کنی چنی کوئی مطلب گاؤں سے ج جماعت لے کے گئے ہیں ہم تو وہ ایک یا دو بار دو یا تین بار ہی لگی ہے میرے تین تین دن وہ بھی باقی یہ بھی نہیں کہ میں جماع میں جا کے پرفیکٹ ہوں لیکن الحمد للہ اللہ نے پتاہ نہیں کس طریقے سے پھر دل میں باتیں ات رہی ہے آٹومیٹک
اللہ نے پورا دین آج الحمد للہ بالکل بالکل اللہ بسسی خوش ہو جی ج بالکل دیکھو میں یہ کہتا ہوں اللہ کی نظریں ہر مخلوقات پر ہر انسان کی طرف ہوتی ہے بس مانگنے والا چاہیے جی اللہ دینکو قادر دے
جی ہر چیز پر قادر
بے شک بس مانگنے والا چاہیے
الحمد للہ اللہ کا شکریہ آپ بتائیے
بس یہی دعا ہے کہ ہم لوگ بھی اس طریقے سے اپنا روخ بڑھیں کے دن طرف اب ہم خود اور ہم اپنے ہمارے بچوں کو
جی تبھی میں جی تبھی میں کہ تاوں عورت کا دن گھر کے اندر ہے مرد کا دین گھر کے باہر ہے اور بچوں کا دین کیا بولتے ہیں وہاں تک ہے یار وہ یاد نہیں یار نسل و اگر آپ بچوں کو سکھاؤ گے تو وہ ان کے بچوں کو سکھائیں گے پھر وہ تو یہ بڑھ بجائے باد جی اسے ہی محنت کرتے رہیے الحمد للہ کامیاب جاؤ گے
آپ کی بہت اچھی سوچ ہے آپ انے بہت اچھا یہ اتنی عمر میں آپ اچھا اپنے آپ کو دین کی طرف ڈھالا ہے
بلہ چشکری اللہ نائتی رہتی جی بہت شکر گزار ہوں میں اللہ کاال بئی چائے چھوٹی لگاانی بڑی چائے چھوٹی یا بڑی اور س یار بتائیے تھا ہمیں بھی
جی لیکن عورتوں کو لے کے دین میں جو ہاں
کیا
نہیں اچھی چیزیں ہیں اللہ تعالا نے بنائی ہے
کہنا کچھ اور جا رہے تھے شاید
نہیں نہیں نہیں کیسے جا سکتے ہیں سیر ک جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے
نہیں جو دل میں وہ کہہ سکتے ہو باقی اللہ کے ڈسائڈ کرتا گ ڈانس کر بٹی یہ ہے دیکھو سب سے بڑا جو بندا ہے اس شر کے انسان کو شر کبھی نہیں جنا چاہیے ہ میں تو یہی کہم جی
مزار وغیرہ نہیں
دیکھو مزار کا میں یہی کہوں گا اپ گھومنے کے پرپز سے جا سکتے ہو ب مستورات کو نہیں جانا چاہیے
ہوں
باہر جا سکتے ہو آپ گھوم کے آ سکتے ہو اور سب سے س سے بڑا جو سب سے بڑا جو سرک ہے کہ یہ کیا بول جی جی ہاں وہ شلپ ہو گیا
ہاں
جی بٹ یہ ہے کہ انسان کو گاروں پہ جا کر تمنا ہے ک دعائیں لگاتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دو اور لوگ الگ الگ فتوے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی ولی ہے وہ اری ہم میں دا کری حق میں دعا کر رہیں گے تو آپ اس کو ایجنٹی ان کو ایجنٹی کیوں بنا رہے ہو خڈ ڈائٹ اللہ سے بات کرو ت جود کے وود کے مانگو اللہ جلتے پیچے مطلب پاس والے آسمان تو ہوتا ہے تب مانگوں نا
جی جی جی
ہلو
د واہر فون کر کہ ہاں ہوتا کسی کسی کا جی الحمد للہ کس کو